وعلیکم بھائی بتائیے نا بھائی جان کیسے ہیں آپ
سب کھہ لیا تھ بھج نے اپپ نہ کہیے
امی ابو جان لوگ کیسے ہیں بھائی جان
خیریت ہے اپ کی امی ابو جان کیسے
میرے بھی امی اور اب جو سب کھ رہیا تھا اور بتائیے نا کھانا خالی
ابھی نہیں کھائے ہیں
مطلب بن رہا ہے کہ بن گیا
بنا رہے ہیں
آپ خود بنا رہے ہیں
ہاں بائی جے نمفوت بن رہے ہے
کیا کیا بنا رہے ہیں بھائی جان
ابھی تو ہم مچھلی فرائی کر رہے ہیں بھائی جان
اچھا کہ مطلب کون سا مچھلی ہے گن
روپچند
اچھا ہے مطلب
ہاں بڑھیا مچھلی ہے بھیا
او مطلب ہم کو دعوت پہ نہیں بلائیے گا نا
ضرور تو لائیں گے نہیں
آئے کا
آئیے بن جائے گا تو ہم فون کریں گے بھائی جان
کیجیے گا اور بتائیے نا بکرریید میں گھر پہ رہنا ہے کہ کہیں گھومنے وومنے جانا ہے بھائی جان لوگ کے ساتھ
سوچ رہے ہیں اس بار کا بقرعید امی اور ابو جان کے ساتھ منایا جائے آپ لوگوں کے بیچ
گاؤں میں ہی منانا ہے
ہاں بھائی جان
صحیح سوچ رہے ہم بھی باہر سے آئے ہیں گا میں بکرریید بنانے کے لیے چلیے ٹھیک ہی ہے جی بھائی جان کھانا وانا کھا لیے اور بت بتے نا ادھر پڑھائی کیسا چل رہا ہے آپ کا
سب ٹھیک چل رہا ہے بھائی جان آپ بتائیے آپ کا کیسا چل رہا ہے
میرا بھی سب خیریت سے چل رہا ہے بھائی جان پڑھائی لکھائی اور بتائیے نا ادھر موسم کیسا ہے خیریت ہے نا
موسم ادھر تو بہت گرمی پڑ رہی ہے آپ کے یہاں کیسا ہے
ادھر بھی ویسے ہی حال ہے بھائی جان آج صبح تو موسم تھوڑا ٹھیک تھی لیکن دوپہر میں بہت زیادہ گرمی پڑی ہے اس کے کن رات کو بھی بہت گرمی لگ رہا ہے بھائی جان سمجھ
گرمی تو ادھر بھی بہت پڑ رہی ہے بھائی جان کیا کہیں آپ کو
جی کیا کہیے گا کہنے کے لیے آپ کو کچھ ہوگا تب ن ا بتائیے نا بھائی جن کہیں گھومنے وومنے جانا ہے کہ نہیں ب جی وہی نہا پوچھ رہے ہیں کہیں بقرعید کے بعد گھومنے چلنا ہے
سوچ رہے ہیں آپ کو کہیں گھم لا ہے
اچھا ہم کو آپ گھمائیے گا
ہاں آپ کو برج خلیفہ دکھائیں گے ہم
کے بارے میں کچھ بتائیے
کیا بتا بوج خلی پہ اتنا ہی بڑا اتنا نہ بڑا ہے کہ وہ بادل اس اس کے مطلب اس پہ چڑھنے پر لاسٹ چوٹی پر بادل دکھائی دیتا ہے
اچھا آپ چڑھر چکے ہیں نا
نہ چہارے تو نہیں ہے سنے ہیں
تو اتنا انداز پیسے ہے بھائی جان
میا خلیفا چا چکی ہے
چھوڑی ہے نا اس سے بھائی جان چا اور چھپی ہوگی اب بولے ہیں کہ مطلب آپ کھانا میں کیا کیا بنا لیتے ہیں بھائی جان
کھانا میں ہم چاول دال سبزی سبزی میں ہر طرح کا سبزی بنا لیتے ہیں یہ آپ کیا بناتے ہیں
ہم بھی بھجن بنا لیتے ہیں دال چاول سبزی پھر پنیر بھی بنا لیتے ہیں مٹر پیر مٹر پنیر پھر آلو پنیر بنا لیتے ہیں پھر ا منصاری میں بھی چکن بھی بریانی بنا لیتے ہیں پھر مٹن بریانی بنا لیتے ہیں
برییاانی بنا لیتے ہیں بھائی جان بریانی بنا لیتے ہیں
جی
کیسے بنایا جاتا ہے
آپ کو نہیں آتا ہے
ل اتنا اچھا سے نہیں آتا ہے
سب سے پہلے جائیے خرید کے لائیے اچھے سے اس کو دھو لیجے مرغی کو اور اس اس کے بعد تیل میں فرائی کر دیجے اچھے سے اس کے بعد اس کو نکال کر اچھے سے مطلب بھات ابال لیجے چاول جب ابل جائے گا اس کے بعد بریانی میں مسالہ وسالہ ڈال کے جو ڈالنا ہے پیاز ڈال کر اس کے بعد بریانی کو اچھے سے بھون لیجے اس میں چاول ڈال کے کوکر میں اچھے سے پکنے دیجے اس کو اور پینتالیس منٹ میں بن کے ریڈی ہو جاتا ہے بھائی جان بریانی
چلیے ٹھیک ہے اور بتائیے آپ کو آم پسند ہے بھائی جان
جی بھائی جان نام تو بہت پسند
آ کا آم فڑا ہے کہ نہیں
جی فرا ہے باغوانی ہے اس میں آم لگائے ہیں پڑا ہے بھ جان اس سال بہت فڑا ہے آم
کھلائیے ہمیں بھی کبھی
ضرور آم رس بھی سوچ رہے ہیں آپ کو ایک دن بلا کر اور آم رس پلائے
چلیے ٹھیک ہے
آمرا سب کو آتا ہے بنانے بھجن
آمرس
جی
نہیں بھائی جن نہیں آتا ہے
دیکھیے پہلے آم توڑ کر لائیے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک ڈیکچی میں پانی گرم کر لینا ہے اس کے بعد آم کو اسی میں ڈال کر اچھے سے مطلب ابال لینا ہے اور اس کا جو اوپر کا پرت ہوتا ہے وہ ہٹا کر اچھے سے ہاتھ سے ملا لینا ہے اس کے بعد جتنا بنانا ہے اتنا ماترا میں پانی لے کر اور آم اور چینی کو اسی میں پانی میں ڈال کر اور جیرہ ڈال کر اچھے سے گھول لینا ہے بس بن گیا بہت آسان ہوتا ہے بھائی جان ہم بھی امی ابو جان لوگ کو پلاتے ہیں تاکہ دھوپ سے راحت ملے ایسے یہاں ادھر دھوپ بہت تیز ہے نا اسی لیے امی ابو جان کا ہم کوئی نہ خیال رکھنا ہے کیا بھ جن ابھی آپ نے ام م کو ا بنا دیجے گا سکھا دیا ہے تو بنا کر پلا دیجے گا دھوپ سے رحت ملے گی خود پی لیجیے گا
ہاں بھائی جن سی کہہ رہے ہیں
اور بتائیے نا ادھر لچی وچی آپ کے باغوانی میں اگا ہے کہ نہیں بھائی جان
لی جی تو ہمارا نہیں ہے بھائی جانام ہے
او ل چی مطلب ابھیھائے ہیں کہ نہیں بھجن خرید کر
نہیں بھائی جان سوچ رہے کل کھانے کے لیے
خریدے تو مطلب اچھے سے کھائے بھائی جان مطلب پیٹ مطلب من بڑھ گیا لذیذ تھا دو سو روپے سے ا ایک را تھا بھائی جان سمجھ تو سو روپے کا خریدے پچاس گو مطلب بہت لذیذ لگ رہا تھا بھجن سوادشٹ لگ رہا تھا سمجھے
اور بتائیے کھانا بنا لیتے ہیں
جی بولے نہیں بتائے نہیں کھانا تو ہم ہر چیز میں بنا لیں صرف ایک روٹی گڑبڑ آ جاتا ہے سمجھے بھائی ج
اچھا چلیے آپ کے دروازے پ کون کون سا پھول ہے
پیڑ پودے اور پھول میرے دروازے پہ ہے بھائی جان دیوال کے کے جااری میں روکے ہیں گیندا کا پھول ہے اڑول کا پھول ہے پھر ہ گلاب کا پھول ہے پھر اھی ک کنیر کا پھول ہوتا ہے وہ بھی ہے پھر مطلب سو بہت اچھا دکھتا ہے بھ جن پھول لگانے سے گھر مطلب رونق دکھتا ہے نہیں بھ جن
صحی کہہ رہے ہیں ہمب بھی سوچ رہے ہیں لگانے کے لیے کہیے اسے وہاں کا موسم کیسا ہے بارش ہونے والا ہے کہ نہیں
نہیں بھ جن بارش تو نہیں ہو گئی آسمان میں تارے دکھ رہے ہیں اور پھر پیڑ پودے میں لگائے بھ جن دو آم کا پودا ہے دو لیچی کا پودا ہے مطلب جو خالی چھیت ہے گھر کے آس پاس اس میں لگائے ہیں ا پھر ا پیھے والے چھیت چر میں لگائے ہیں دو پپیتا کا پودا دو ایک انجیر کا پودا ہے پھر ایک نیمبو کا پودا ہے دو کیلا کا پودا ہے پیڑ پودے سے بھائی جان ہم کو بچپن سے ہی بہت لگاؤ رہا ہے سمجھ
چلیےچا
جی اور بتائیے نا آپ پیڑ پودے لگائے ہیں کہ نہیں
ہاں بھائی لگائے ہیں کٹل کا پودا لگائے ہیں آم کا لگائے ہیں اور کیلا کا لگائے ہیں
جی
اور یہ پھول میں لگائے ہیں دو چار پودے
کون کون سے بھائیجن
نام تو یاد نہیں ہے بھائی جان
اچھا سوچ رہے ہیں آپ کو لے کر چلے گووا
چلیے
چلیے گا
ہاں
دیجیے گا نا اچھا سے بھ جن
آؤ دیجیے گا
چلا جائے گا بھائی جان آپ اپنا بائکوا لے لیجیے گا اس پہ کدے لے جائیں گے سمجھے بہت مطلب مست کیا جائے گا تمحے اور وہاں پہ گووا میں جو ہے پیڑ پودے بہت اچھا اچ اچھے مطلب پیڑ پودے ہوتے ہیں پھر سمندریٹی ٹی علاقہ میں بہت بیٹھنے پر انجوائے مطلب مستی کرنے پر شانتی محسوس ہوتی ہے ا اور ٹینسن بھی نہیں ہو ٹینسن ہو تو وہاں پہ چلے جائیے گھومنے پورا ٹینشن ختم ہو جائے گا وہاں پہ سود پریٹک لوگ بھی جاتے ہیں گھومنے نہیں بھائی جان
کھاد
ہاں لال قلعہ پہ کھڑا کھڑا کے کچھ سب کو کرنا رہی جان چلیے گا ضرور
کطبینات دیک کہیں
قطب مینار تو بہت چورا ہے اس بٹھائیں گے آپ کو اور بتائیے نا بھائی جان مطلب آپ بائک ہ گاڑی ہانٹ لیتے ہیں دو چکا
ہاں بھائی ج ہم چلا لیتے ہیں
جی تو آپ چلئیے گا ہم پیچھے بیٹھیں گے آپ کو بتانا ہے ایک چیز
آپ کہ رہے ہیں کہ م میں لیتے ہیں آپ
ہم تو نہیں لیتے ہیں بھائی جان لیکن آپ کو لیتے ہوئے اس دن دیکے تھے مطلب کون تھا بائی جانوں کوئی تھا کا مطلب پیسہ ویسا لیے تھے کہ بھائی جان
ہاں ہم س
او اچھا چھوڑیے بھائی جان نماز پڑھنے ج گئے ہیں کہ نہیں آج ہیلو ہیلو بولے ہیں بھائی یہ نماز پڑھنے گئے ہیں کہ نہیں اچھا گئے ہیں چلیے بھائی جان آپ سے باتیں کر کے بہت اچھا لگا اللہ حافظ ٹھیک ہے بھائی جان فون کر دیجے تھوڑا کام ہے گھر ٹھیک ہے